ہیلو
ہیلو
کہاں چلے گئے تھے آپ
السلام علیکم
وعلیکم السلام کہاں چلیں گے
وہ ہمیں نیند چاڑی تھی فون دھیان ہی نہیں رہا
کیا ہوا
ہم نے کہا ہمیں نیند پڑی تھی ہمیں دھیان ہی نہیں رہا مجھے لگا یہ ضائع ہوگی کال
ہاں
کون کتاب ج گ کون سی کال ضائع ہو گئی
م چ تو گیر گٹاس میں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے ایسے ہی فون گر گیا
ہمم میں نے میسج تو کر دیا تھا کرے
کیا ہے
میں نے میسج کر دیا تھا کل کارے گے یہ
اچھا مجھے یاد نہیں رہا وہ بچے سو گئے
سو گئے تھے
اچھا ٹھیک
ہاں
اور
بس ٹھیک ہے تو
باقی سب سو گئے
ہاں
ٹھیک ہے ٹھک
اچھا اور آنے سے بیا
نہیں وہ صبح جلدی اٹھنا تھا نا مجھے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا
ہ
مجھے پتہ نہیں جے نہیں پڑی تھی ایسے ہی مجھے فون آیا تھا ہوں ہاں ہاں
کیا کہ ہیںپ
میں نے کہا وہ فون ایسے ہی رہا تھا ہمے نیند پڑی تھی
پھر آپکو مسیج وغیرہ دیکھنا چاہیے نہ
ہاں ٹھیک ہے
اچھا آپ کو پتہ ہے
ہ
ہیلو
ہاں ہاں
میں نے کہا
کیا کہا
آپ کو میسج دے کون کر نا
اچھا ٹھیک ہے نہیں میں نے دیکھا نہیں نا مجھے کہاں پتہ تھی آپ نے بھیجا ہے اس لیے آج گرمی ہے بہت زیادہ آج اوپر بھی گرمی لگ رہی ہے
اچھا
نیچے تو اتنی نہیں ہے لیکن اوپر لگ رہا ہے جی اور بتائیے
سب اللہ کا کرم ہے
ہاں
سب اللہ شکر ہے
کے ہے
اللہ کا شکر ہے سب ہیلو
ہاں ہاں
ہیلو
جی بتائیے
میں نے کہا پھر صبح جا کے آپ دکھاؤ گے ڈاکٹر کو آپ بھی جاؤ گے اور ننند بھی جائے گے
ہاں ہاں
ہاں کیا
ہیلو
ہاں میں نے کہا کیوں
کچھ نہیں ایسی بات میں
مطلب ایسے ہی کیوں پوچھا
نہیں بس اس لیے پو چھے
اچھا پانچ وہاں سے جیسے کچھ کولر وغیرہ چل رہا ہے
اے سی چلایا میں نے
تو یے آواز اسی سے آ رہی ہے اچھا اس کے بعد میں سو جاتی ہوں ٹھیک ہے
ہاں وہی ہم بھی ویٹ کر رہے تھے ہم نے کہا کال کٹ جائے آپ بھی سو جائیے میں بھی سو جاؤں
مجھے فون ایسے ہی گر گیا تھا مجھے پتی اٹھا رہا ہے بول رہا ہے کہ اب کیا ایسی سو گئی ہو
فون ہے اس لیے مجھے نہیں بتا تھا فون تو لیکن سر میں نے دیکھا میں نے اس لیے وہاں پے جاکے کال کیا مجھے لگ رہا ہے کی امن بولے گا کہ امن اتنی رات کو کیوں وہی وغیرہ
ہمم
اس لیے پھر میں نے ڈائریکٹ یہاں سے کال کیا ورنہ میں نہیں کرتی آیا سمجھ
مطلب
بولوں گی مطلب بعد میں
آمم ہمم
ابھی کہاں ہے آپ
میں واش
واش روم میں ہو
ہاں ہاں
ہمم دانش دانش بھائی بھی کہہ رہا ہوگا نا کہ آپ
ہاں
ہیلو
کیا کہ رہے
میں نے کہا دانش بھائی بھی کہہ رہا ہوگاآ پ کو صبح ہاسپٹل جانا آپ سوئے نہیں ابھی تک
نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا
ہممم
ہاں
اس کو شاید نہیں پتا کون ہے کیا ہے
اچھا
ہمم ہمم کل تو اسے پوچھا بھی میں نے میں نے بولا میں نے وہ ناند کا بولا میں نے کہا وہی ہے وہی راج کر رہی ہے
اچھا کون س مطلب آپ کی دیدی
ہاں ہاں
ارے پاگل جا کے پوچھے گا تب رات کو اتنی دیر تک ٹاسک کر رہی تھی تم کیا کرتے ہو آپ بھی یار بہت بہت پاگل ہو آپ بھی سچ میں ہلو
ہاں
واش روم میں کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس جا رہی ہوں اب سونے
ہمم
ہمم
اللہ اکبر پھر صبح آپ ناشتہ وغیرہ کر کے جاؤ گے یا ویسے ہی جاؤ گے
اب دیکھیں گے زیادہ سمے لے جانا ہے نا مجھے نہیں لگتا ناشتہ واشتہ ہوگا پہلے
ہمم
مجھے گھر زیادہ جلدی جانا ہے مجھے نہیں لگتا ناشتہ واشتہ ہوگا پہلے ہی
اچھا پھر وہاں کیا ریسٹورینٹ پہ کرو گے
نہیں پھر وہاں سے آ کے کریں گے
اچھا پھرکب تک کب تک بھوکے رہو گے
ہاں
اتنا زیادہ لیٹ ہوگا تب
زیادہ لیٹ ہوگا تب دیکھوں گی کیا
اچھا ہوں اچھا اچھا ہ اچھا یہ بتائیے
آاں
ہلو
جی بتائیے
میں نے کہا ہلو
کیا کہا
آپ نے کیوں کہا کہ منت ہے
ہوں
ہیلو
کیا کہہ رہے ہو
میں نے کہا آپ نے کیوں کہا ہے دانش دانش سے آ ہم ہیں یا نینت ہے
پتا نہیں ایسے اس نے اچانک پوچھا اس لیے
ہوں
کیا پوچھا اس نے
بولتی ہوں جب میں کال کرتی ہوں اسی ٹائم
اچھا
ہوں
ٹھیک ہے
ہوں ہوں
تائی جان سوگئی
ہاں وہ فون مانگ رہی تھی میں نے فون نہیں دیا پھر وہ وہاں سے میرے سر کے اوپر سے آئی میں نے کہا میں دوں گی ابھی میں بات کر رہی ہوں تب تک آپ مجھے ایسے خشکی کرو بالو میں اس کو وہی پ نیند پوری
ہ بچوں کو کام کڑا دیجیے کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں ویسے بچوں کو کسی کام میں لگا دیے وہ کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں
ہ ہ ہ ہ ہاں
ہوں اچھا ٹھیک ہے
کیا ٹھیک ہے
میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ہوا سو گئے بغیر فون دیکھے
ہ اور کیا اس سے بھی آنکھیں خراب ہو جائے گی
ہوں
زیادہ دیکھتے ہیں ا چھا چلو ٹھیک ہے میں کرتی ہوں صبح کو بات
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ